ہلو وعلیکم السلام سلام ہوٹ آپ
جی کیسی ہیں آپ
جی بس اللہ تعالی کی رحمت ہے میں تو بڑھیا ہوں،اپ بتائیں اپ کیسی ہیں محترمہ
الحمد للہ محترمہ خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
جچ جی ہمارے خاندان میں سبھی چست درست تندرست ا
جی اچھا ہے خدا کی رحمت اسی طرح ب برسنی چاہیے آپ پ ویسے ہی برکت بنائے رکھے
کل اور بتائیں محترما آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
جی موسم کے تو مزاج ہی الگ ہے کیا یہ بتائیں آپ ہم آپ کو کبھی بارش ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی کبھی اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ سردی د لو رہی ہے کبھی آندھی آتا ہے کبھی طوفان آتا ہ کیا
جی ب جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جی
کر رہے ہیں تو بندے بہگت
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آج کل لوگوں کی کرن مطلب کرم ہے
بالکل کرم ہے جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے کیا س سک اور ویسے بھی اب تو دیکھیں ہمارا ملک کشی پردان ہے اور یہ موسم کی وجہ سے کرشسی بھی خراب ہوئی جا رہی ہے جی بالکل مد طریقے سے خراب ہو رہی ہے کہ کیا ہی بتائے باجرہ بویا تھا باجرے کے سارے بیج خراب چلے گئے اور جیسے دیکھے کئی بار تو موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ باجرے کے بیج بو دیتے ہیں بھوئے ہوئے بیچ بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ب رے پیکٹ اس کے بیج کی پیکٹ رھی کی رکھی رہ جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پکی ہوئے فصل پہ الے پڑ جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے ہوئی فصل پ بارش ہو جاتی ہے ایک بار تو ایسا ہوا تھا محترمہ کہ باجرا کٹا ہوا رکھا تھا بال اس کی کٹی بھی رکھی تھی اور بارش ہو گئی تو وہ کھیت میں پھر سے بازر اگا آیا اس نے پودے نکلنے شرع ہو گئے کسان کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے جیسے جی بالکل محترما بیچ بن گیا تھا بال کا ایسے ایسے کر کے اٹھائے ہمارے آاں ہمارے کھیتنا ہی ایسا ہو گیا تھا کیا کرے ہمارے وہ بھی کسان ہے نا بالکل محترما ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک سال پہلے تو یہی ہوا تھا کی سرسوں کھڑی تھی سرسوں کی پکی ہوئی پھلیاں تیں ان کاٹنے والے تھے اور تبھی ہولے پڑ گئے بالکل محترما ہول وش ہو گئی تھی اور پوری فصل خراب سچ میں بت ہے ب کسان کرے بھی تو کیا کرے بیچارے کو بیٹھ کے رونا پڑتا ہے کیا ہی کر سکتا ہے کسان جی بالکل محترما جی بالکل محترما پال پال ہوتا ہے نا جیسے بر برس کی اس کو پال بولتے ہیں ایسے اول اسی طرح بالکل محترما ہمارے یہاں بھی آلو کی فصل برباد ہوگی ہمارے یہاں کی مٹی کچھ ایسی ہے جس میں گیہوں باجرا جو گنا
اورن ہاں ہمارے پاس میں جو اتر پردیش ہے نا اس میں چاول ہو جاتے ہیں تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن کیا کر محترما جب بارش زیادہ ہوتی ہے یہ سوچیں گے نا تو پھر فصل اس کے حساب سے بولتے توب تو بارش ہوتی ہی نہیں ہے ورنہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ بارش کے لیے لوگ
تھا دھان روپا تھا تو اس کے دھان کی فصل اچھی ہوئی تھی قدرت قدرت قسمت کو چمکا دیتی ہے ستارے چمک جاتے ہیں جس انسان کے جس شخص کی بالکل محترمہ اور آپ تو یہی بتائیں پھر موسم کے لیے بھی ہم ہی ذمہ دار ہے ہمیں کچھ الٹا سیدھا کر رہتے ہیں اب جیسے آج کل گرمی کے لیے اے سی لگوا دی ہے آج کل گرمی کے لیے اے سی لگوا لیتی اندر تو ٹھنگ رکھ دیتی ہے لیکن باہر جو اس کا کنڈینسر ہوتا ہے جو باہر کا کنڈینسر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ گرمی دیتا ہے ت کیا ہی بتا سکتے ہیں بالکل محترما اور پت ہے باہر کا واقع واتورن اتنا زیادہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے یہ سمجھ لو کہ ٹیمپریچر یہ جو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ رہا ہے نا ہم تو سچ میں یہی کہتے کہ بالکل وہ اے سی کی کنڈینشر اس میں بہت اہمیت نا
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے دیکھا بڑے بڑے جو بڑے بڑے جو شہر ہیں نا ان میں تو پتا ہے روک لگا دی گئی ہے کہ آپ اس سے کم ٹیمپریچر کر ہی نہیں سکتے میں نے سنا ہے دللی میں یہی ہوا تھا کہ آپ اس سے کم ٹیمپریچر نکلتے اور آپ بجلی کا تو آپ کو
تو ایئر پیوریفائی کی بھی مشین لگ رہی ہے گھر کے اندر اتنا زیادہ پالوشن ہے دللی میں کہ گھر کے اندر کمروں کے اندر ایئر پیوریفائی کی مشین لگا رکھی ہے کیا کر سکتے ہیں انسان کے پاس میں انسان کے گھر میں چار فیملی ہیں چاروں فیملی چار لوگ ہیں چاروں کے پاس میں چار چار باہن ہے تو ان کو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کار سے ایسا چاروں لوگ چلے جئے نہیں سب کو اپنے یہ پیسہ ے کے لیے چار چار کاروں سے چلے جاتے ہیں لوگ کو پالوشن اس طرح بڑھ جاتا ہے شہروں میں ستارے نہیں دکھتے محترماں شہروں میں ستارے کہاں سے دکھیں گے شہروں میں تارے کہاں سے دکھیں گے ملکی ویو کہاں سے دکھیں گی شہروں میں
سے استعمال کرتے ہیں باقی کا محترمہ جب گاؤ وغیرہ
لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ شہروں میں فلائنگ ڈولتی رہتی ہے اور پانی کے پیسے دینے پڑتے ہیں اسی لیے ورنہ گاؤں میں ایئر تو پیوریفائی ہوتی ہے ایئر تو پیور ہوتی ہے اتنے پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں اتنے درخت لگے ہوتے ہیں لیکن پانی کے لیے تو اتنا غلط استعمال کرتا ہے نالی میں پائپ رکھ کر کے چلا دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ صاف ہو رہا ہے یہ سوچھ ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جی محتمہ مبش
کچھ بھی ان کوط پاس ایک باننا چاہیے وہ رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ تو پت ہے شوچالیہ کو صاف کرنے کے لیے اس میں وہی لگا دیتے ہیں پپ بھائی ان کو کوئی سمجھائے گ پانی اس طرح اس قدر بہانا نہیں چاہیے باقی کا آپ نے دیکھا ہے ریگستانی ایریا ہوتا ہے وہاں تو پت ہے پانی
صاف ہو رہے ہیں لیکن پانی اتنے برے طریقے سے بہتا ہے اتنا خراب پانی ہوتا ہے ابھی کچھ وقت پہلے آج سے لگ بھگ آج سے لگ بھگ دس پندرہ سال پہلے ایسا تھا پانی کے جو انیرر اسی
اوپر تھا جی بالکل کہہ رہی ہیں آپ زمین کے اوپر پانی تھا
میں ایسا ہو گیا ہے جی محترما اب ایسا ہو گیا ہے کہ لگ بھگ دو سو سے دو سو بیس کی چانر ہو گئی ہے دو سو سے دو سو بیس کے ہاتھ پہ پانی رہتا ہے
اب اب لوگ پانی برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں غلط طریقے سے استعمال کر کر رہے ہیں پانی
استعمال کرنے کے لیے ان پر کھینچنا پڑتا تھا پانی کھینچیں گے تو بھائی طاقت تو لگے گی انسان کی محنت لگے گی پہلے محنت لگتی تھی اسی لیے پانی ان کو اتنا ہی استعمال کرتے تھے اور ابھی یہ حالت یہ ہو گئی کہ سمر کا پائپ ڈال د ہیں کتنا بھی بہا لو کتنا بھی کر لو
اور تو اور آپ کو پتا ہے محترما جب پانی لگتا ہے نا کھیتوں میں جب سچائی کا سمے آتا ہے اس ٹائم پ تو پ
محترما سب سے اچھی سب سے اچھی کسان کے لیے ڈراپنگ والی سینچائی ہوتی ہے ڈراپ ڈراپ کر کے بوند بوند کر کے جو پانی جاتا ہے نا پودے میں وہ سب سے اچھی سچائی ہوتی ہے پر لوگ لوگ اس میں تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے ادھر ادھر جا کر کے اگر آپ دیکھیں گے گ نہیں پشچمی رجستھان میں تو وہاں ڈراپنگ والا سسٹم ہے کیونکہ ادھر پانی کم ہے وہ تھوڑا سا مہنگا لگا دیتے ہیں اسے ڈراپ ڈراپ کر کے ڈراپ ڈراپ کر کے پانی جاتا ہے پودے کے اندر میں تو وہ اچھا سچتا بھی ہے اور اچھے طریقے سے ہوتا بھی ہے لیکن ادھر ادھر آ کر کے ادھر آ جاتی ہے نا پورب کی طرف میں تو لوگ پانی کے پائپ کلائنٹ رکھ د پائپ لائنوں سے پانی بہتر رہتا ہے کیونہ انہیں تو ایسا لگتا ہے
آپ نے دیکھا ہے شہروں میں تو جو بڑے بڑے جو جلاش ہوتے ہیںا ندیاں وغیرہ ان
محترمہ بالکل محترمہ ہم نے دیکھا ہے بالکل محترمہ ہم جانتے اس بات کو
ہمارے گاؤں میں جب نال مطلب نل کے لیے جب لائن ڈلی تھی نا تو ہمارے یہاں آر سی سی کا روڈ تھا وہ اچھا خاصا تھا لیکن اس کے چکر میں پورا روڈ برباد ہو گیا اور تو اور پتا سرکار نے وہ روڈ صحیح بھی نہیں کرایا اب سرکار کی بھی غلطی نہیں ہے جو ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ ریکھ کرتے ہیں بداک وغیرہ ہوتے ہیں وہ پیسے تو لے لیتے ہیں بجٹ تو پاس کروا دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے وہاں پہ
ندیاں پردوشت ہے نا اس طرح تو کہیں کی ندیاں پردوشت نہیں ہے محترما جیسے آپ دیکھیں ندیوں میں ہی ندیوں میں ہی کچھ بھی ڈال دیتے ندیوں میں پولیتھیین ڈال رہے ہیں ندیوں میں کوڑا ڈال رہے ہیں ندیوں میں پلاسٹک پولیتین ڈال رہے ہیں ندیاں گندی ہو جاتی ہیں جی محترما دھیرے دھیرے کر کے ان کی پرجاتیاں اسی لیے تو ختم ہوتی ہیں پرجاتیوں کے ختم ہونے کی وجہ سے آرشن ان کو ایسے کرتے ہیں کہ آرشت کر دیتے ہیں
ک دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بے حد ضروری ہے قدرت میں قدرت میں ہوئی پنپی ہر چیز ایک سے ایک بڑھ کر ہے اور ایک سے ایک ضروری ہے ہر چیز کی ایک اپنی خود کی پہچان ہے ہر چیز کا ایک ا اچھا طریقہ ہے وہ قدرت پہ ایک اپنے کام
رکھا ہے کیونکہ اس میں گڑیال کے مگر مچھ کے انڈے ہوتے ہیں اسی لیے جی بالکل محترمہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے ان انڈوں کو بچانے کے لیے سرکار نے پولس والوں نے ا جتنی روک لگا رکھی ہے پر یہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کی جگہ پہ دوسری جگہ سے سینٹ چمبر سینٹ ریٹ دوسری جگہ سے ریٹ اسل وہ لوگ وہی کرتے ہیں پیسے دے کر کے ریت آ جاتا ہے اس میں انڈے آ جاتے ہیں گھڑیالوں کے مگر مچلی
کو جانے بھی دیتے ہیں اب کیا ہی کریں سب سے زیادہ تو ایسے لوگ دیس کو برباد کر رہے ہیں جو گھس لینے لگے ہیں
کر سکتے ہیں برشٹاچار اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے بس کچھ بھی کروا لو بالکل محترما ہم خود کو ہم خود صحیح کر سکتے ہیں ہم بس اپنے فیملی والوں کو اپنے خاندان والوں کو بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ مت کرو دوسرے کو کو بولنے سے تو بس یہی ہے کہ دوسرے کی سن سکتے ہیں باقی کا وہ ایسا کچھ کرے گا نہیں کسی کو کو بھی کچھ بھی بول لو بھائی پیسے دے دو کوئی بھی کام کروا لو یہی ہوتا ہے محترما کیا ہی کہ سکتے ہم تو یہ کہتے ہیں یا خدا ہم ریوینیو آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا خدا اگر ہم لگ جائیں اگر ہماری محنت سے ہم لگ جائیں خدا ہم پر رحمت برسائے تو ہم تو سچ میں بشٹاچار نہیں کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ دوسرے کو یہی بولنا کہ بھائی ت بھی بشٹاچار نہ کر دوسرے کو کو بھی نہ کرنے دیں متر میںا بش اچار سے اتنی حالت خراب ہو گئی ہے بشٹاچار اتنی حالت خراب کر رکھا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی پوزیشن پہ جاؤ سب کو بشٹاچار حلدار سے لے کے کر کے آئے بھی ہے تک سب لوگ بشٹاچار کرتے ہیں من موں نے کر رکھا ہے ایسے منتریوں کی بڑی بڑی کھانے چلتی ہیں منتریوں کے بڑے بڑے ٹرک چلتے ہیں اس میں وہ بشٹاچار کرتے رہتے کہ بھائی ہم تو منتری ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں
ج جی وہی لیکن وہی ہے نا کہ ابھی فی الحال نا کچھ لوگ اچھے ہیں جیسے
ک میں جانے کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے بجن کی اس بجن سے زیادہ بھی بجن نہیں لے جانے دیتے لیکن منتریوں کے جو ہوتے ہیں جی بالکل محترما ہ ان کے بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ جی کے بارے میں کیا ہی کہیں
لیکن اتر پردیش میں تو بہت ہی زیادہ بشٹاچار تھا ح سے زیادہ بٹاچار تھا اس کو کاابو میں کرنا آسان نہیں تھا لیکن یگی جی نے اس پر قابو پا لیا اس لیے ہمیں وہ بے حد اچھا
منتری ایسا منتری ہر ہر رج
وہی تو ویسے یوگی آدتیہ ناتھ تو منتری جی اچھے ہیں ہی لیکن لیکن ہمارے پردان منتری جی مودی بھی بےحد اچھے ہیں ہمیں نریندر مودی جی بھی بےحد اچھے لگتے انہوں نے کتنے سارے بدلاؤ کیے ہیں دیس میں کتنا سب اچھا کیا
آدتیہ ناتھ جی آئے ہم تو یہی کہتے ہیں وہ منتری اتنے شاندار ہیں خیر ہم سرکار کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے